ہیلو السلام علیکم
السلام علیکم و علیکم السلام
آپ ٹھیک ہو اچھے سے
ہاں جی میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک اچھے سے ہیں
الحمد للہ میں بھی ٹھیک وہاں پہ سب ٹھیک ہے
سب ٹھیک آپ کے یہاں سب ٹھیک
شکر شکر اس کو کیا ہو گیا یہ
پتہ نہیں اماں نے ٹینڈے نا ٹین منٹس کے بعد کاٹکے
اب اس کو ٹاسک آ گیا ایک کہ کہ نہیں نہیں آیا چھوڑو پھر یہ وہیں سے ایشو ہے کچھ
ہاں
جی نیٹ ورک ایشو ہو گیا کچھ ہوگا میں نے ورنہ اٹھایا تھی پھر اس کو میں نے کی تھی نا پہلے والی ایک اور یہ دوسری ہیں دوسری دو
دو ٹھیک
وہاں سے آپ کو تین ہوئی ہے نا
اب مجھے چوتھی ہے
ہاں چوتھی آپ کو لگی نہیں چوتھی آپ کو جوائن
وہی نا یہ ہے نا اب چوتھی
ہاں ٹھیک صحیح ہے
اس کے بعد میرے دو ان میں ایک ہے تو ہو گئے میرے تھرٹی کمپلیٹ تھرٹی کے بعد کیا آتا ہے
تھرٹی کے بعد بس کمپلیٹ ہو جاتا ہے تھرٹی کے بعد کیا آئے گا آپ کے تھرٹی کمپلیٹ ہو گیے مطلب آپ کا ٹاسک ختم ہو گیا پھر آپ کو آئی مندی کوئی اور کا یہ دے گی اکاؤنٹ یا آ یا کوئی اور کام دے گی رائٹنگ وائٹنگ کا اگر آیا ہوگا ہاں رائٹنگ ہی صحیح ایسے ہمیں بکواس کرنا پڑتا ہے
رائٹگ از
یہ بھی اچھا ہے اس میں بھی کوئی محنت نہیں کرنی ہے بٹ
اس میں مسئلہ ہے دیکھو رائٹنگ میں کہ اگر شور بھی ہوگا نا انسان آرام سے اپنا کام کرتا سکتا ہے اس کال میں اگر شور ہوگا نا اس میں ڈسٹربنس آتی ہے
اور اب پیسے بھی کٹ ہو جاتے ہیں اور وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے ان کو
چیکڈ ہو جاتی ہے
آپ کو بت میرے سائڈ سے کچھ شور آرہا ہے کہ نہیں
نہ نہ آپ کو آ رہا میرے سائڈ سے کوئی شور نہیں مجھے نہیں
ہے نا اسی لیے مجھے لگا فین کا شور وور مت آ رہا ہے
نہیں نہیں نہیں مجھے کوئی شور نہیں آ رہا ہے
ہوں
میں نے پرینکا کو بھی بولا بولا نہیں مطلب اتنا بھی شور نہیں آنا چاہیے کہ بات ہی نہیں سن پائیں گے ہلکا سا اگر ہوگا نا ہلکا سا نا ہلکا سا جو بات کرنے میں کوئی پرابلم نہ ہو جائے وہ چلتا ہے بٹ تو زیادہ شور نہیں ہونا چاہیے میں کچھ بولوں گی آپ کچھ اور سنو گی وہ نہیں ہونا چاہے
ایک کرنا پھر آپ کے کمپلیٹ ہو جائیں گے ہے نا
ٹھیک ہے پھر آپ کو مجھے کرنا ہے ٹھیک ہے کی میں آپ کو پھر یہاں سے نہیں کر پاؤں گی پھر آپ کو یہ مجھے کرنا ہے تین وہ وہ آپ آج ہی کمپلیٹ کرنا کیونکہ کل پھر آپ کو ٹائم نہیں ملے گا
آج ہی کمپلیٹ کروں
ہاں کرو نا میں آپ ہی کے لیے بول رہی ہوں ورنہ مجھے کوئی ایشو نہیں ہے میں آرام سے سوؤں گی فر میں آپ ہی کے لیے کر رہی ہوں
اچھا ٹھیک ہے شکریہ
ہاں ورنہ اگر آپ بولو گے کل تو آپ کل کتنے بجے اٹھتے ہو
میں سات بجے اٹھتی ہوں
تو ٹھیک ہے کرو اسی ٹائم دو
مجھے پھر نکلنا ہوتا ہے نا مجھے آٹھ بجے نکلنا ہوتا ہے نو بجے اور ڈیپو خریدنا ہوتا ہے ہاں اگر مجھے دس دس منٹ ملے نا
دس دس منٹ وہی تو بول رہی ہوں نا میں بھی
ہاں ٹھیک ہے آپ سات بجے اٹھتے ہو
میں سا سات سے پہلے بھی اٹھتی ہوں
اگر میں سات سے پہلے اٹھی پھر میں دس دس منٹ کاٹ سکتی ہوں
پہلے ہی لیکن مجھے واٹس ایپ کال کرنا پھر کال
ڈائریکٹ کال نہیں کر سکتی
ہاں مطلب ڈائریکٹ پہلے میں نے میں نے بولا پہلے مجھے انفارم کرنا کہ میں کال
جی پھر میں ڈائریکٹ کال کروں گی کہ میں بولوں گی ایسے ہوں میں بولوں گی ایسے کہ ٹھیک ہے
کیونکہ ویسے اگر آپ کرو گے نا پھر میں نہیں اٹھاوں گی آپ کی کال ہی پھر ضائع ہو جائے گی آپ کو بھی نیند آ رہی ہے
ہاں مجھے نیند آ رہی ہے سچ پہ کیونکہ پتہ ہے میں آج مطلب ہمیں پانچ دس منٹ ملے ہیں نا میں سوئی تھی ان پانچ دس منٹ اور مجھے گاڑی میں بھی نیند آتی ہے پھر
اچھا ٹھیک
تھک جاتا ہے نا انسان ایگزوسٹ ہوتا ہے وہاں پہ اگر ہاسپٹل میں کچھ کریں گے بھی نہیں نا
ہاسپٹل میں آٹومیٹک انسان تھک جاتا ہے پھر چاہے وہ پیشنٹ ہو پھر چاہے وہ اٹینڈنٹ ہو پھر چاہے وہ کوئی ٹریننگ کر رہا ہو ادھر تھک جاتا ہے انسان
پتا ہے ہم اب ہم نے پیشنٹ کو اے این ڈبیٹ کیا نا پھر ہمیں اس کو ایکس ڈبیٹ کر تب تک سرجن کر کرتے ہیں پھر ہمیں خالی ایکسٹویٹ کرنا ہوتا ہے اور بیچ بیچ میں ہمیں مونیٹر چیک کرنا ہوتا ہے
ہوں
ٹھیک ہے مجھے نیند پڑ گئی تھی کہاں پہ جہاں پہ ہم ویٹ کرتے ہیں نا وہاں سے مجھے آیا وہ سینئر آئے کوئی ایس سار تھے وہ بولا یہ پیشنٹ لائٹ ہو گیا اس کو کیوریم دے دو میں نے کہا ٹھیک ہے میں دیتی ہوں مجھے مجھے نیند پڑ گئی تھی بولا کوئی مسئلہ نہیں جاو جاو پھر میں گئی اس کو کیوریم دینے پھر میں واپس آئی مجھے اتنی ہی دیر میں مطلب مجھے نینو سیکنڈس میں نیند پڑ گئی تھی آپ سوچو
انسان تھک جاتا ہے نا
میں بہت میں بہت تھک گئی بہت بت اوپر سے سنڈے آف ہوتا ہے بس
ایک کب تک کمپلیٹ ہو جائے گا آپ کا
اگلے سال مجھے ہیں ابھی ایک سال ہاں
ٹھیک
پھر میں سوچ رہی تھی میں سعودی میں جاب کروں گی یہاں پہ نہیں کروں گی
سعو دی جانے کا ارادہ ہے
ہاں اب دیکھو مجھے یہاں پہ اچھا نہیں لگتا یہاں پہ اصل میں نا یہ لڑکیوں کے لیے نا مطلب یہ میڈیکل فیلڈ یہاں پہ اچھا نہیں ہے سیف نہیں ہے آیا سمجھ
ہوں ہوں
باہر آ اچھا سعودی وعودی میں وہاں پہ سیف ہے انسان یہاں پہ پتا نہیں کشمیر کے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے
سعودی میں ہر ایک سیف ہے
ہاں وہاں پہ زیادہ اور وہاں پہ گرلس کو نا زیادہ انسینٹیو دے تے ہیں ایسے وہاں پہ بہت اچھا لڑکیوں کے لیے بہت میں اب سونچ رہی تھی پتا نہیں نہیں کیا ہو گیا ہے ورنہ میڈیکل فیلڈ پتا ہے ورنہ میڈیکل فیلڈ اتنا اچھا ہے نا اتنا اچھا ہے اس میں اتنا فائدہ ہے یہاں پہ پھر ایک اگر ایک کچھ ہو جائے گا نا کچھ گڑ بڑ پھر من ہی نہیں کرتا ہے جانے کا مت
نہیں
ویسے خود تک بھی ہے بٹ کتنا پھر خود کو کرے یہ اگر وہاں پہ یہ ہو جائے گا نا تھوڑا سا پھر گڑ پٹ پھر ہو جاتا ہیں ہو جاتا ہے نا اللہ بچائے میر سب کچھ نہیں ہوا بٹ میری جو ف ہے نا وہ بولتے ہیں مجھے ایسے ایسے کیونکہ میں فیس رکھتی ہوں ایسے دو رو روڈی روڈلی بات کرتی ہوں سب سے تو ویسے وہ ہنس کے بات کرتے ہیں اصل میں اس پروفیشن میں ہنس کے کسی سے بات نہیں کرنی چاہیے
بات نہیں کرنی
آج زمان آئے گا پھر وہ
نہیں چاہے مطلب میڈیکل کا پروفیشن ہو یا کوئی اور بٹ آج کل کے زمانے میں لڑکی کو ہنس ہس کے بات نہیں کرنی چاہیے
ہوں
وہ وہ جتنا ہاں کچھ اور ہی سمجھتا ہے مطلب لڑکی میں مطلب آ بہت زیادہ اسٹرکنیس ہونی تھی چاہیے مطلب فیس م لگنا چاہیے نہیں کہ بند ویسی نہیں ہے اس سے بچ کے رہنا ہے ورنہ وہ لڑکیاں چوبیس گھنٹے بتیس دکھا تی ہے تو سامنے والا سمجھتا ہے چلو
ہ یہ ایسے ہی ہیں ہاں مجھے آج تک کسی نے کچھ نہیں بولا کیونکہ میرا موڈ ہوتا ہے نا اور میں اپنے کام کے ساتھ زیادہ ہوتی ہوں بٹ میرے صبح بول رہی تھی وہ میری ایک کوئی فرینڈ ایسے ایسے ہے میں نے کہا ان پہ دھیان مت دو آپ اپنے کام پہ دھیان دو تو جب آپ اسٹرکٹ رو گے تب آپ کو کوئی کچھ
جب آپ کو کوئی کچھ نہیں مطلب کوئی آپ ادھر دیکھا گا بھی نہیں وہ پہلے سوچ ہاں وہ پہلے سوچے گا مجھے بات کرنی ہے کہ نہیں کیونکہ وہاں سے بہت ہوی اوڑ ہے ورنہ اگر ہم یہیں سے لفٹ دیں گے تو
ہوں میں نے اس کو کہا آپ کو کیا ہے آپ کیوں اوٹی والوں گی وہ اصل میں پتا ہے کہ وہ کیا کرتی ہیں وہ اوٹی والوں کے س بات کرتی ہیں میں نے کہا اس کو آپ ازا سائڈ سے آپ کیوں سرجن سائڈ سے بات کرتے ہو ہے نا آپ کو اینستزیا والوں سے بات کرنی ہے خالی اور جب ضروری بات ہوگی یہ نہیں کہ آپ یہ مستی کرو وہ یہ آپ یہاں پہ سیکھنے آئے ہو سیکھو ہے نا
یہ ہوتے ہیں ن آتے لوگ پھر ان کا دماغ ہی پتہ نہیں کہاں کہاں گھومتا رہتا
پاگل لو نہیں میں اس لیے نہیں جانا چاہتی مجھے پھر بھی انٹرسٹ تھا نا سعودی جانے کا کا ایسے جاب کے لیے کیونکہ وہاں پہ زیادہ انسینٹیوز ہے اور زیادہ سیلری بھی ہے یہاں سے یہاں سے زیادہ سیلری ہے اب دیکھیں گے اگر ہو گیا پاسبل ویسے میرے گھر والے مجھے پورے دو دو سال کے میں شادی کروں م شادی
ایج کیا ہے
میں ٹوینٹی تھری ہوں
اچھا ٹھیک
وہ مجھے بول رہے ہیں میں ان کو بول رہا ہوں میں ابھی چھوٹی ہوں کیا بول رہی ہوں
میری شادی ٹوئینٹی تھری مئی ہو گئی تھی
آپ بھی بولا آپ مھے
ہاں اللہ کی کر نہیں
مجھے پت تا ہے لیکن مجھے نہیں ہے ابھی انٹرسٹ مطلب اپنا
انٹرسٹ کسی کو نہیں ہوتا ہے پ جو گھر والے ضد پہ آتے ہیں نا پھر اور خاص کر جب گھر وال کوئی رشتہ پسند آتا ہے پھر وہ نہیں مانتے پھر وہ
ویسے بھی دو سال کو ڈھونڈنا ہے پہلے ڈھونڈو دیکھو جب مجھے کوئی پسند آئے گا تو پھر دیکھتے
پھر دیکھتے ہیں نہیں آج کل زمانے میں چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ڈھونڈھنا بہت مشکل ہے
ہے نا آج نہیں ملتا ہے ان کو لگے گا دو سال
کیا پتا ان کو ایک ہی دن لگ سکتا ہے ڈپینڈ آن قسمت مطلب اق کال کر کال آپ نے کی کی میں نے
میں نے میں نے میں نے
کٹو کاٹو
اب آپ کرو ہاں میں ایپ میں ہی ہوں
ٹھیک